وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
چھ سے ہیں آپ صحت آپ کا ٹھیک ہے شکر آپپ ج بہت بڑھیا بہت بڑھیا شکر اللہ کاہ اور بتائیے کیا آپ کے محبوب احباب سب ٹھیک ہے جی جی جی آپ کے دوست سب اچھے سے ہیں کہ اچھے سے آ رہی ہے جی جی جی بہت ہی اچھا اچھی بات ہے آپ کیى بھی آواز بہت اچھے سے آ رہی ہے آپ مجھے بتائیے تو پھر کیا آپ کا دن اب آج کیسا گیا آپ کا دن
جی اگر دن کی بات ہوائے تو میرا دن اچا چ گیرا اور آتا ہی صبح میں اٹھا اور صبح میں اچھے سے ناشتہ واشتہ کیا اور اس کے بعد میں کھیلنے چلا گیا اور کھیلنے کے بعد ہم گھر آئے اور پھر گھر میں کھانا کھایا اور پھر میں نے تھوڑا آرام کر کے میں کیونکہ ہمارا تو ہم ان کی تیاری کرنی
جی جی جی جی بہت بڑھیا جی جی
تیاری کی اور پھر میں تھک کے گ آ گیا اور آرام کر رہا ہوں ابھی بھی
اچھا ٹھیک ٹھیک تو بہت ہی اچھی بات تو آپ نے آ جن میں مطلب جی جی جی تو مجھے آپ بتائیے اور کیا آپ کیا سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے پھر آپ نے کیا امتحان کی تیاری کی جو آپ کا امتحان ہ جو آنے والا ہے جو پرسو ہے آپ کا
جی امتحان کی تیاری تو سوچ رہے تھے کرنے کے لیے لیکن مکمل نہیں ہو ائی اب ارادہ کریں گے ان شاء اللہ امتحان کی تیاری ہم کل سے شروع کریں گے کل صبح اٹھ کے احان کی تیاری ش روک یں گے تاکہ جو ہمارا مکمل حاصل ہو جائے اور
جی جی جی جی جی بہت بڑھیا بہت بڑھیا تو آپ کی جو تھوڑی آواز ہے وہ تھوڑی رک گروپ کے تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے تو اس کے لیے جو آپ جو یہ ہے جس نے یہ کیا ہے تو کیا آپ نے اس کے پاس جانے کا سو سوچا ہے اب
جی میں نے سوچا تھا لیکن میں نے ب اسی لیے میں نے اپنے دوست کو صبح سے دس فون کیے اس نے دس میں سے دو تین کارڈ دیے تو اسی پہ مجھے اور اس پہ میں نے بولنے اس کو وہی بولنے والا تھا کہ اور مجھے ب جانا ہے ادھر کام ہے مجھے تو ہم صبح ہی جائیں گے اس کے پاس صبح ہی ہم کام ختم کریں گے لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کیسا ہے اس نے م تک نہیں اٹھایا لیٹ ہو گیا
جی
فون پھر سیک آ ہے آپ کے سامنے ہو شک اسی لیے میں نے اس کو اتنا سارا کچھ بولا تو سچ ہی ہے وہ فون نہیں اٹھاتا ہے کوئی بھی اور جب بھی آج نہیں آج کی بات نہیں ہے وہ کبھی فون نہیں اٹھاتا ہے میں اس کو دن میں ہزار فون کرتا ہوں وہ پھر لاسٹ میں ایک فون اٹھاتا ہے آخر میں وہ بولتا ہے میں تو بھی گھر پہ ہی ہوں مجھے کام ہے اس لیے میں نے اس کو سیدھے کہا کہ اگر فون اٹھانا ہوگا مجھے بتایا کرو اگر نہیں اٹھانا ہوگا وہ بھی بتایا کرو
اچھا تو آپ اس سے ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ آپ بھی بہت بار فون نہیں اٹھاتے ہیں تو دوسرے بندے کو ایسا ہی لگتا تہجہ صاحب
میں صرف اس کا فون نہیں اٹھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں بت سکتا ہوں بعد میں لیکن میں اس کو کبھی ک کبھی اٹھ اٹھاتا ہوں کبھی کبھی نہیں اٹھاتا ہوں لیکن جب مجھے بولتے ہیں تب میں اٹھاتا ہوں جب مجھے پت ہوتی ہے کچھ کام ہے ضروری ہے اور جب مجھے کرتا ہے کوئی پانچ چھ پچ ایک ساتھ میں اٹھاتا ہوں ایک دو اٹھاتا ہوں لیکن میں نے اس کو دس پندرہ فون کیے اس نے ایک فون تک نہیں اٹھایا اور الٹا کاٹ ہی رکھا اور پھر مجھے بعد میں بولا کہ میں سویا
جی جی پر اس نے تو مجھے فون کیا تھا جب میں نہانے جا رہا تھا کہ کہاں پر ہو تو میرے ساتھ شالیمار آنا ہے تو مجھے جانا ہے شالیمار
وہی وہی وہ میں نے اس وقت کیے میں نے اس کو پانچ چھ فون میں نے اس کوارا پونے بارہ ساڑھے بارہ ساڑھے پنے ایک بجے سوا ایک اے بارہ اتنے سارے فون میں نے اس کو کیے ہیں
جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آگے سے فون اٹھائے گا آپ غلط ہاں تو ٹھیک ہے وہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کریے گ د ہیی مات کو فون تو ابو اٹھائے گا ہی نہیں تو چلیے وہ بات بھی ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بات بت یہے کہ اور کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں
بس چل رہی ہے بہت اچھی چل رہی ہے خدا کےم سے
جیءگ بھی اچھی چلے گی جی انشاء اللہ آگے بھی چلے گی تو آپ کی ورزش کہاں پہنچی
فی الحال اگر ورزش کی بات کریں تو ورزش کرنا انسان کے لیے بہت اہم کام ہے اور اہم ضروریت ہے تو ورزش جب انسان ایک کرتا ہے تو اس کے اندر جو اس کی خصوصیت جو اس کی قابلیت ہے اس میں اضافہ ہو اور اس اضافے کی وجہ سے وہ امتحان میں اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کر سکتا ہے اب جب امتحان ہمیں پ ہے تو اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں ابھی ورزش جاؤں گا لیکن آج اتوار تو اتوار کے دن جو ورزش ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ واقیوں دن کرنی ہوتی ہے تو آج ورزش کے لیے تھوڑا رکھنا پڑتا ہے او ہوتی ہے باقی اتنےارٹیسپینٹ وہ آج اس کے لیے اس کا وہ صبر کرنا پڑتا ہے اسی لیے آج ورزش نہیں کر پاتے ہیں تو اسی لیے آج ہم نے نہیں کی اسی لیے ان شاء اللہ ورزش کریں گے اور پھر انتا
جی جی بہت ہی بڑھیا بات ہے کہی آپ نے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ علم کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیونکہ جو علم لوگوں کے پاس آج موجود ہے تو وہ علم لوگوں کے پاس ان کو جاہل نہیں جاہلیت سے نہیں ہٹاتا کیونکہ آج کل لوگوں کو پتا ہے کہ علم کا استعمال کیا کیسے کریں گے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ کہ جو علم ان کے پاس ہے جو ان کے پاس جو ان کے پاس تعلیم ہے تو اس کا ہم استعمال کیسے کریں گے جو اسی لیے لوگ آج علم حاصل کرنے کے باوجود بھی جاہل ہے تو اسی کی وجہ سے جو پھر اس کے بعد ہے یہی جاہل لوگ جو ہمارے ماحول ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ
جی
پیڑ کاٹتے ہیں بہت سارا جو کوڑا کچرا جو بھی گھر سے نکلتا ہے وہ رستتے میں چو چھوڑ کر جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں حالانکہ انسان کو کو یہ چاہیے یہ جو ماحولیات آلودگی ہے جو راستہ پہ کوڑا کرکڈ ہے وہ بند کرے وہ اٹا وہ اس جگہ ڈالے جہاں پر بولا گیا ہے کہ یہاں پر کوڑا کرکڈ ڈالے پر اس جگہ نہ ڈال کے اس جگہ ڈال ڈالتا ہے آج ان کا انسان جہاں پر منع کیا گیا ہے جو ماحول ہمیں اتنا تندرست اور اتنا اتنی چیزیں فراہم کرتے ہے جیسے ہمیں ماحول سے میں میں درخت موجود ہے جو ہمیں لکڑی فراہم کرتے ہیں جو ہمیں پل میں بھی فراہم کر جو دکڑی دھوپ میں ہمیں چھاؤں فراہم کرتے ہیں جو خود دھوپ میں کھڑا رہ کر ہمیں چھاؤں دیتے ہیں ان چیزوں کو کو انسان آج اس قدر اس کی بے قدری کر رہا ہے جو قابل قبول نہیں ہے اس چی ان چیزوں کی قدر ہمیں تب آئے گی جب یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی اور اسی کی وجہ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اور بہت ساری چیزوں میں جانوروں ان کو اس وقت تک اس کی قدر نہیں آتی جب تک کہ وہ چیز چیز ہمارے ہاتھوں سے چلی نہیں گئی ہو تو اسی لیے ہمیں بہتر ہے ہمارے لیے کہ ہم اس چیز اس وقت اور اس چیز اور ہر کسی چیز ضروری نہیں ہے کہ ماحول خالی یا وقت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی قدر کرنی ضروری ہے وقت رہتے ان کی قدر کرنی ضروری ہے کیونکہ اگر وقتہ چلا گیا تو پھر وہ قدر شناخ سیا کو قدر کرنے والا کسی لائق نہیں رہے گا اور وہی چیز اس کو کو اتنی نقصان دہ اور اتنی گسیٹی گی اس اندھیرے میں اس گفا میں جس گفا سے وہ پھر سے واپس نہیں نکل پائے گا
جی
کا کیا کہنا ہے اس معاملے میں
چیز ہے
بہت بڑی نعمت
حاصل کرنا انسان لازمی ہے اس دور میں علم حاصل کر کے انسان چاند تک پہنچ گیا ہے کے ذریعے انسان نے ایکاب قرت پر قابو پا دیا ہے کہ اس کو موسم کیا ہو رہا ہے بارش اب ہو ہوگی یا پھر کچھ بھی پتہ الگ ہوتی ہے لیکن کھ انسان بادل سے دیکھتے ہیں بادل دیکھ دکھانے والا خدا ہے
جی جی بہت جی بڑھیا بے شک
پہ علم حاصل کرنے والا انسان بہت ترقی کرتا ہے علم سے انسان جد م ہوتا ہے علم حاصل کر کے انسان اپنی تو یہ خود کی قسمت ہے اچھا سکتا ہے اس دور میں علم علم کی وجہ سے علم کی بنیاد پر انسان نے ٹیکنالوجیاں اور بہت ساری چیز بہت ساری مشینیں بنائیں جن سے انسان کو بہت فائدہ ہو گیا انسان نے اس پور میں بہت سارے علم سے چیزیں بنائی اور انسان
انسان یہ جو سمندر تھا وہ تراش دکھایا کیسی خدا کی قدرت ہوتی ہے علمان موٹر سائیکل کمپیوٹرلاز سمندری جہاز
ہاں صحی صحیح صحیح صحیح باتیں کر رہے ہیں آپ بہت ہی بڑھیا باتیں کر رہے ہیں
ہاں انہیں جان لیوا بڑباری روپ سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو جان لوا بیماری ہے ان کے جو کارن وجوہات پیدا ہونے کے ہیں وہ بھی ماحولیاتی آلودگی ہی ہے اور مالیات آلودگی سے میرا مطلب انسان ہی ہے تو مطلب ملب انسان نے خود ماحول کو کو آلودہ کر کر انہیں جان لیوا بیماریوں کو پنپنے کا موقع دیا اور خود ہی انجان لیوا پ بیماریوں کا شکار ہو کر خود اپنی ہی جان گوا دی تو توب شروعات ابھی یہ ماحولیاتی آلودگی انسان کو ان بیماریوں کے ذریعے یہ اطلاع کر رہی ہے کہ دیکھو کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا اب تو آگے والا وقت ہے وہ اس سے زیادہ خراب آئے گا اور آپ اس وقت کچھ کچ نہیں کرتے پاؤ گے اسی لیے کہتے ہیں کہ وقت رہتے سنبھل جاؤ اور جب تک یہ آپ کے پاس وقت ہے اس کے اسے سدھارنے کا تو اسے سدھار لو اور خود کو اس جو آنے آگے والی م مصیبتیں ہے آگے آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان سے خود کو بچ جا کے اپنے کو ایک سیدھے راستے پہ اور انسانیت کا ایک درس ا خود میر ڈال ہو اسے انسانیت میں مطلب باقیوں سے اچھا اچھا ب برتاؤ کر کر ماحولیاتی آلودگی کو کو دور کرے
جی
جی تو یہی ہمارا آج کا جو اس اور جو اس موضوع پہ ہم نے جو بات کہ بہت مزہ آیا مجھے ان پہ سے بات کرنے پہ